ہوں
ہاں جی اسلام و وعلیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں میں نا بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی میں بھی خیریت سے ہوں میں بھی لیٹی ہوئی تھی
اچھا اور کھانا لائی
جی کھانا لائی
اچھا تو آج کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے
آ ج امی جان نے چاول پکائے تھے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آج آپ کی امی جان نے چاول پکائے تھے میری امی جان نے بھی نا آج بریانی پک ائی تھی گرما گرم بریانی اور چھولے کلچے پکائی تھی میری امی جان نے
ما شاء اللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھا کھانا پکایا ہے
ہاں جی آج نا میں اپنے اسکول میں گئی تھی تو میرے اسکول میں نا آج سوچتا کے بارے میں ایک کاریکرم ہوا تھا تو میں نے سوچا نا آج سوچھتا کے بارے میں کچھ گفتگو کر لوں
جی بالکل بالکل آپ نے بہت اچھا سوچا فرمائیے آپ کیا کر کیا بات کرنا چاہتی ہیں
اوہ ماشاء اللہ میں سونچ رہی تھی نا کہ سوچھتا نا ہمارے جیون کا سب سے مہتو پورن حصہ ہوتا ہے صاف صفائی سے نہ کیول ہمارا گھر سندر دکھتا ہے بلکہ ہمارا سواستھ بھی تو اچھا رہتا ہے صاف صفائی رکھنے سے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں بالکل ایسا ا ام صاف صفائی سے بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور ہ ام اچھا بھی لگتا ہے اور بیماریاں کم ہوتی ہیں بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جا تا ہے صاف صفائی کرنے سے
سندرتا بھی دکھتی ہے گھر میں پریوار میں اپنے آس پڑوس میں سب جگہ پر صفائی رکھنی چاہیے جس سے اچھا لگ یہ اور بیماریاں مچھر کیڑے مکوڑے کم پنپے جس سے بیماریاں کھیلنے سے کم کنیانٹرک ہو سکیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا کیا تم بھی اپنے گھر میں اپنی امی جان کے یا پھر اپنی باجی کے ساتھ میں صاف صفائی کر کرنے میں مدد کر تی ہو
جی جی جی بالکل بالکل کرتی ہیں صاف صفائی کرنے میں ہمارے یہ جو امی اے نا وہ تو فنائل کا پوچا لگاتی ہیں جس سے مکھیاں وغیرہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوت تے ہیں وہ وہ مر جاتے ہیں اس سے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے نا گندگی بھی دور ہو جاتی ہے اور جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی ائیں
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہمارے گھر میں تو ہماری امی جان نے ایک ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے جیسے کچھ بھی کھاتے ہیں یا کچھ بھی کوڑا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر نہیں پھینکتے ہیں اس میں ہی ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ مطلب مکھیاں وغیرہ نہیں پنپتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل ا یہ تو نا آپ کی امی جان یہ تو بہت اچھا کرتی ائیں کی ڈسٹ بین رکھتی اور آپ نے نا بہت سے لوگوں کو دیکھ کھا ہوگا کہ گھر کا کچڑا نا باہر پھینک دیتے ہیں وہاں سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں پولی تھن پھینک دیتے ہیں سڑکوں پر گھر میں تو صاف صفائی رکھتی ہیں لیکن گھر کا کچرا سڑک پہ پھینک دیتے ہیں تو وہ نا پڑوسیوں کے گھر میں جاتا ہے تو پڑوسیوں کے گھر میں نا بیماریاں پھیل جاتی ہیں
جی جی ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب جے یہ جو اپنے گھر کے پاس میں گڈے وغیرہ ہوتی ہیں ان میں زیادہ ٹائم نالی ٹین میں پانی بھرا رہتا ہے تو ان کی وجہ سے اے کیڑے مکوڑے مچھر پنپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں ہو جات بچوں کو بڑوں کو کاٹ جاتی ہیں مچھر تو ان کی وجہ سے ملیریا وغیرہ ہو جاتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو گڈے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جب ہی تو نا آج کل کی ڈاکٹر ہیں وہ جب بھی تو آج کل سوچھتا پر زور دے رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد میں ڈیٹال سے یا صابن سے ہاتھ دھونا اس سے نا کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو دور بھاگ جاتی ہیں
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ویسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے پاس جو گڈوں ڈوں ہے ا مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے پنپ جاتے ہیں اگر ان کو ان میں مطلب جو ٹائم ٹائم سے دوائیاں م کیروسین مٹی کا تیل یا فائنل ڈالی جائے تو مچھر وغیرہ بھی نہیں پنپتے ہیں جس سے بیماریاں پنپنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا ہمیں نا سوچھتا رکھنے کے لیے روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہنے اور نہا ہاتھ بھی دھونا ضروری ہے ہمارے لیے اور نا سوچھ واتاورن سے نا من پرسن رہتا ہے ہر ویکتی کو سوچھتا بھی رکھنی چاہیے سوچھتا بھی اتنی ہی مہتوپورن ہو تی ہے
جی جی ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ویسے ہمارے یہاں پہ تو ایسا ہے ہمارے گھر کے پاس میں دو تین گھر ہیں وہ تو صفائی رکھ تے ہیں گلی میں اور باقی کے جو گہرے ڈسٹ بین میں کوڑا نہیں ڈالتے ہیں باہر روڈ پر ڈال دیتی ہیں اس کہ بھائی ایسے آ کتے بلی کوڑے کو کچ رہتے ہیں ادھر ادھر تو اس کی وجہ سے گلی میں بہت زیادہ گندگی رہتی ہے ہمارے یہاں تو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور نا ہمیں نالیوں اور جل سروت کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور نہ گندا پانی کئی طرح کی بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے اور آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا پلاسٹک کچڈا بھی سب سے بڑی سمسیا بن گیا ہے آج کل تو
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے یہ تو بالکل صحیح فرمایا ہے پتہ ہے آپ کو ا پلیتھیین تو بالکل خراب بھی نہیں ہوتی ہے اب ویسے کہیں پر بھی لوگ پھینک دیتے ہیں کچھ بھی کھا کے یا کچھ سامان لا کے تو وہ تو کبھی ختم ہونی ہوتی ہے اس کاو مطلب جو ہے اپششٹ رہ ہی جاتا ہے جلاؤ تو اس کا دھواں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پردوشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو تو بس ا گڈے میں دبا کے م ایسے ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے ویسے ختم نہیں کیا جا سکتا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے پولیتھین کے بارے میں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا اس ہمارے اسکول میں نہا ودارتھیوں کو صاف صفائی کے بارے میں نمت رپ روپ سے بتانا چاہیے ہمیں نا ہمیں اور پاس میں صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمیں پلاسٹک کا کم کرنا چاہیے اس کا صحیح نپٹان کرنا چاہیے اور نہ ہم میں سفائی ابھیان چلانا چاہیے ہر اسکول میں ہاسپٹل میں کالجوں میں صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور نہ ہمیں نہ اچھی عادتیں بچپن سے ہیکس ہوتی ہے صاف صفائی کی تو بہت سے لوگوں کو
جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بچوں کو شروع سے ہی سکھانا چاہیے جو کوڑا ڈسٹ بین میں ہی ڈالیں اپنے باتھ روم جائیں یا کچھ کھائیں اس سے پہلے ہاتھ صاف کریں ایسے سکھانا چاہیے جس سے صفائی ہمیشہ ان کو صحیح سے رہے گی دھیان میں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب کیسے کہتے ہیں نا کہ یدی ب اچھی سوچھتا سیکھ جائیں تو بوشیہ میں سماج اور بہتر بن سکتا ہے
بالکل بالکل ہاں بچے بڑے ہو کر وہی سماج بنے گا تو بچے اگر شروع سے ہی دھیان رکھیں گے ان چیزوں کا تو سماج بالکل سوست اور سوچھ بن جائے گا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا سوچھتا کیول سرکار کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر ناگرک کی اس میں مہتو پورن بھومکا ہوتی ہے ہر ناگرک کی ذمہ داری ہوتی ہے سوچھ
جی جی جی ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ویسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پہ تو گاڑی آتی ہے کوڑے والے ہاں پھر بھی اس میں پتاہ ہے عورتیں کیا کرتی ہیں ہمارے محلے کی اس میں کوڑا نہیں ڈالتی تی ہیں روڈ پر ویسے ہی پھینک آتی ہیں تو وہ کوڑا اڑتا ہے ادھر ادھر گائے پشو وغیرہ کھا جاتے ہیں تو وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور گندگیاں ہوتی ہیں نالیاں بند ہو جا ی اس کی وجہ سے تو پانی بھر جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اگر ہم اپنے گھر کے آس پاس کی صاف صفائی رکھیں تو نا بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں نا سماج کو بہتر بنا دیتی ہیں ویسے نا مجھے لگتا ہے کہ سوچھتا اور انوشاسن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرماے ہیں سوچھتا کو انوشاسن میں رہ کر ہی سوچھ رکھی جا سکتی ہے ویسے سوچھتا نہیں رکھی جا سکتی ہے ویسے پبلک پلیس جی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن وغیرہ جی پبلک پلیس ہو ان پر بھی لوگ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں جرمانہ لگتا ہے پھر بھی کیسے نہ کیسے پالتھین گندگی کہیں بھی پھییک دیتے ہیں وہاں پہ ڈسٹ بین ہوتی ہیں تو بھی ان میں نہیں ڈالنا پسند کرتی پتا نہیں کیوں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ہمیں نا دوسروں کو بھی صفائی کے لیے پرییرت کرنا چاہیے کیول خود ہاں جی کیول خود صفائی کرنا ہی نہیں بلکہ جاگروک تا بھی فھیلان پھیلانا بھی ضروری ہے
جی جی ما شا اللہ آپ بالکل صحیح فرمارہے آپ ابھی بارش کا موسم ہے تو نالیوں میں ڈیلی پان ڈیلی ا مطلب یہ کیریسن وغیرہ ڈالنی چاہیے جس سے کیڑے پن پہ نہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ا ویسے نا صاف ستھرا واتا و رن نا لوگوں کو سکارا رات میں سوچنے میں بھی مدد کرتا ہے اور نہ مہمانوں پر بھی اچھا پرباؤ پڑتا ہے صاف صفائی کا
جی جی بالکل بالکل
ہاں جی مجھے نا آپ سے صاف صفائی کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی شکریہ
جی اللہ حافظ
اللہ حافظ